وعلیکم السلام اور کیا ہو رہا ہے الحمد للہ اپنا بتائیے
ہاں الحمد للہ
اب کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں ہو رہا بیٹھے ہیں
سٹ ہی وہ کام وام بھی ہے
کام تو بہت ہے کرنے کا مننے
پھر بس میں چائے بناؤ بڑھیا بہترین پیو
چائے نہیں کھانا کھا کے بیٹھے نا چائے کہاں کے پیلیں گے
اچھا
ہوں
تو آس ایسے بارش میں تو بھائی ایسے چٹپٹا وٹپٹا کھانے کا من کرتا ہے بڑھیا چائے ہو کچوی وغیرہ
بتایا بتایا تو پاستا کھایا پھر ابھی تیری بنی تھی کالی
اچھا
سب نقصان والی چیزیں کھا رہے ہیں
کیا بات ہے ب نہیں ٹھیک ہے کیا
ہاں بار آگے ہے اور سینے میں درد ہو رہی ہے اب پیٹ میں بھی درد ہو رہی ہے
اچھا تو دوائی لے آؤ
گئے تھے
گائے میلی
مل گئی ہے دوا تو مل گئی ہے لیکن ڈاکٹر نے بول آج کے لیے جو بولا ہے ابھی نہیں کرائیں گے
اچھا تو یہ بتاؤو کھا لی دوائی
ہاں
اچھا تو آرام نہیں ملا کب کھائے گی
دوا وہی کھائی تھی کھانے کے دس منٹ بعد کھانا کھایا ہے
میں کھانا کب کھایا تھا کتنے بجے دو بجے کھانا کھایا تو ابھی تو ٹائم لگے گا پھر ایسا کرنے میں
ہاں ہاں ٹائم تو لگے گا
اچھا ہاں ٹائم تو لگے گا کیونکہ افر کرنے میں تھوڑا س ٹائم لگتا ہے وہ ہے تو نہیں انجیکشن کے ترنت اثر کر جائیں یا گلوکوز وغیرہ دوا تو ٹائم لیتی ہے آرام مل جائے گا آرام کرو لیتی ہی رہو
لیتے ہی تو ہے
پانی میں بھییک ہوگی نا تو ایسے ہی ہوگا بارش کا موسم ایک تو
سمجھہ دوبارہ تھوڑیا ملے گا ہم کو پھر مل گا ہم پھر بھیگیں گے
اور ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے بھیگ نے منع کیا یا نہیں
نہیں اس کی وجہ بخار تو میرے پہلے سے تھا تھوڑا
دیکھو ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر منع کرے تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ گا بخار وغیرہ آئے گا تو پانی میں بھی ہو گیا اور نقصان
نہیں میں ڈاکٹر میںب دوسری دقت ہے اس کی دوا دیے تھے اب فیور تو نارمل تو رہ ہی ہے بخار وخار کیونکہ
کہہ رہا تھ تھا کہ دوا لے لی بخار وغیرہ بھی
ہاں ہاں لکھے ہے
ہاں وہی تو کہہ رہتے ہم اور وہ بھائی کا بھائی کہاں ہے اس وقت
بھائی ہیں لیٹے ہوئے ہیں
چ بولتے بولتے ہیں
ہاں بولتی
تو کتنا کیا بچا ہے ان کا
ان کا زخم اب پہلے سے بھر رہا ہے دھیرے دھیرے شوگر نارمل کل وہ انڈے ونڈے کھا رہے تھے نا تو اس کی وجہ سے پتی اچھل گئی تھی اور دقت ہو
تھوڑا دھیان دو ان پہ اور کیا
ہاں کچھ کرم ن ہاں ہو گیا ہے یہ بھی لائے تھ لے کھایا ہے
اچھا تو م مطلب چل نہیں پاتے ہیں ابھی یہاں
نہیں ابھی وہ زخم بہت ہے وہاں جہاں لے کے گئے تھ تب جہاں ایڈمٹ تھے جہاں ہم لوگ ہم پڑھتے ہیں
ہاں
وہاں بہت زیادہ ہی وہ خراب کر دا م کاٹ کے کاٹ کاٹ کے کہ کاٹ کاٹ کے بہت خراب کر دین تھا
ہاں
یہاں یہاں جو دکھا رہے صرف ڈریسنگ پہ ہے انہوں نے کہا تھا اتنا کچھ ہوتا ہی نا کچھ نہ ہوتا دھیرے دھیرے میں
دیکھو تم وہاں پہلے پہلے جہاں دکھائی تھی تم نے اس نے بتایا کہ مطلب کہ نہیں ہو سکتا کچھ خراب گیا اور پھر وہ ہ اب وہاں گئی تو وہاں اس نے بتایا کہ ہاں ہو جائے گا
ہ اننوں نے بتاا انہوں نے تو یہاں تک کہ اس میں کچھ نہیں ج تھااں لیکن تھی دقت ت کیونکہ خراب ہو گئی تھی اندر تک وہ نکالا ہے انفیکشن سب کو لیکن انہوں نے بہت زیادہ ہی کاٹ دیا تھا مین مسئلہ یہ ہے نا
مطلب کہ کہاں پہ کہاں پہ پرابلم ہوئی ہے
فٹ پیر پیتھی اینکل کے پاس میں جو ہے تمہارا یہ پیر وہ اینکل نہیں ہے فٹ وہاں پہ تھا وہاں پہ
ہاں تو مطلب وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے آدھا پیر آ گیا
آدھا پیر آ گیا تھا بڑھتے بڑھتے اوپر ہی پوری بہت زیادہ ہو گیا
انفیکشن پھیلتا گیا
جی انفیکشن انفیکشن وہیں تک ہے اندر تک بھر رہتا دھیرے دھیرے کالے ڈمیج ہو رہی تھی پورا ٹنڈن بون پورا لے لی تھا دھیرے دھیرے بون الگ شکر تھا بون تک نہیں پہنچتے تھ نا وہاں اگر وہاں ہوتے نا تو اڑا دیتے اب تک ا جہاں دکھا رہے ہیں جہاں دکھا رہے ہیں تو یہاں تو پ بیٹا گھبراننے کے بعد بس اتنے سے مین ایکا ہے ڈ ڈائبٹک کنٹرول رہے اور وہی ہے صرف ڈریسنگ پہ ہے پورا سب روز صبح شام دو ٹائم ڈریسنگ ہوتی ہے
اچھا اور ماموں اچھا گھر پہ آتے ہیں
ہاں
وہاں سے ہاسپٹلس ہیں
ہاں ہاسپٹل سے
اچھا تو مطلب اس میں کہ خرچہ آ جاتا ہوگا پھر کافی یہاں
پر ڈے ایک ہزار لیتا ہے
اچھا تو کافی جا رہے ہیں آپ پڑ ڈ ایک ہزار مہینے کا تیس ہزار
سے ہو رہا ہے ایک مہینے سے ہو رہا ہے تیس ہزارٹ گیا
اتنی تو کمائی بھی نہیں ہے
اور یہ کہہ رہے کچھ لگ گیا تھا کیا پیر میں کیا لگ گیا تھا لوہے وغیرہ کچھ لوہے کا لگ گیا تھا نہیں چوٹ کس چیز سے کچھ پتا چلا
جوتے کا جو وہ نہیں ہوتا ہے جو وہ والے فارمر والے جوتے نہیں ہوتے
ہاں ہاں
اس سے کٹ لگ گیا تھا تھوڑا سا
اس سے کٹ لگ گیا تھا مطلب لوہا تھا کیا لوہا وغیرہ
لوہا نہیں تھا ارے یار جب جوتے جوتے موجے پہنو ہاں وہی جو بند کرنے والا جو نہیں ہوتا ہے ارے ارے ار تم نک ارے ار تھامانے یارا جو کولا کولہ پوری ٹائپ کے جوتے چلتے ہیں
ہاں سمجھ گیا اچھا بند کرنے والے وہ جیسے وہ میرے چھپکانے وغیرہ والا ہوتا ہے ہو ٹائپ کا سمجھ گئے
ہوں
جیسے بچے پہن کے جاتے ہیں اسکولوں میں ہاں ہاں سمج گا تو وہ مطلب وہ رگڑ لگی ہے خالی جوتے کی یہاں
ہاں رگڑ لگی تھی
تو لوہا وغیرہ نہیں لگا ہے نا
نہیں نہیں
ہاں ہم نے تو لوہا سے سنا تھا یار انفیکشن وغیرہ ہو جاتا ہے ٹنیز وغیرہ ہو جاتا ہے اگر دان ہاں اس سے اس پہ دھیان نہ دو تو وہ زیادہ پروابلم ہو جاتی ہے پھر تو یہ ہوتا ہے یہ اس سے الگ لگنے سے پتا نہیں کیا سسٹم
اب اللہ بہتر جا سکتا ہے
ہاں یہ بھی بات صحی ہے بس پانی میں بھگویا ہوگا ان چیز کو پانی میں بھگونے بچانا چاہیے
گرمی کا سمے
ہوں پکنے لگتا گرمی میں تو بیا آپریشن وپریشن کروائے تو بہت سوچ سمجھ کے کروائے
نہیں گرمی میں گرمی میں آپریشن نہ کروائے تو اسی لیے تو اس میں لگتے ہیں پوسٹ آپریٹو میں لگتے ہیں اس میں پورا دن ایک دن تک بیےچارے سب اے سی میں رہتے ہیں
ہاں اور وہ پت ہے ایک میرے تھے بھاابھی کے جو ہیں کالو تھے انہوں نے گرمی میں کروایا تھا آپریشن پتہ نہیں پیٹ میں کچھ تھا دقت تو انہوں نے کروایا تھا تو ان ہوا آپریشن قاعدے سے تو ان کے ہو گیا تھا اور پھر دوبارہ دکھایا گیا تو الٹرا الٹرا ساؤنڈ ہوا تو دکھایا گیا تو وہ مطلب ٹانکے گئے تھے کھول وغیرہ پک رہا تھا تھوڑا سا تو دوبارہ یہاں یہ جو جاں جدھر سے جاتی ہو تم وہ کو پڑتا ہے راستے میں
ہاں ہاں ہاں ہاں
تو وہاں پھر ابھی آپریشن ہوا تھا تو وہاں پھر صحیح طری سے اور اندر کی وہ کچھ ہوتا نہیں نکالنے والا کچھ جو ایکسٹرا ہو جاتی چربی وغیرہ کیا ہو
ہاں ہاں ہاں وائٹنس جتنی ہوتی ہے سب نکال دی جاتی ہے
وہ گندگی ٹائپ کا تو نہیں ہوتا ہے وہ اس نے قاعدے سے نکالی نہیں تھی
ہوں یہ بھائی کے پیر میں یہی تر جتنا وائٹ پن ہوتا تھا نا وائٹ پن سب نکال دیا جاتا کیونکہ وہی سے ہی انفیکشن پھیلتا ہے ریڈ ریڈ جتنا ماس ہوگا اتنا ہی بہتر ہے جتنا ہی درد ہوگی اتنا اچھا ہے
ہاں تو یہی ہوا تھا ابھی آپریشن کروا کے لے گئے ہیں بڑھیا پیسے والے تھے پیسے والے ہیں مطلب وہ پتا ہے پانچ ہزار ڈیلی پانچ چھ ہزار کی ڈیلی بیٹھتی تھی دوائی ان کی اور یہی ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ مطلب وہاں غلط ت لوگوں نے دکھایا ادھر دکھا لیتے تو سستے میں بیٹھ جاتے پر انہیں پیسے کیا دقت ہے بھائی
اور کیا بھائی بھائی اگر پیسہ ہے تو آپ اچھی جگہ علاج کرے وہ بہتر ہے
ہاں تو اب اب دیکھو آئیں گے دو تین دن میں ماموں لے کر آئیں گے ان کو دوائی وغیرہ لینے پتا ہے یہ امیر بندے جتنے ہوتے ہیں نا تو گھر پہ گھر کے حالات نہیں ٹھیک ہوتے ہیں ان کے مسئلہ کیا ہے دیکھو وہ اتنا بزی ہیں کہ لڑکے اتنا بزی ہیں کہ باپ دھیان ہی نہیں ہے ان کا کہ وہ بتاؤ خود چل کے آئے دکھانے نہ لڑکا کوئی آیا نہ وہ اب مب مطلب ان کی بھی کچھ وہ ہے کہ مطلب چان وغیرہ لگ ہیں غس آے لگتے ہیں ایک دم سے تو یہ ہے یہ مسئلہ اس لیے ہے تھوڑا پر پھر بھی کیسے بھی ہوں یار مصیبت میں تو ساتھ ہونا چاہیے
کیا کیا
کیسے بھی ہو ہاں تو یہی پھر آئے نہیں تھے تو میرے ماما نے پورا ساتھ دیا ہے تو کروایا ان کا ہر چیز کروائی اور پھر رکے ہیں کم سے کم پندرہ بیس دن یہی رکے ہیں ہم سے کہہ رہے تھے کہ چلے جاؤ بھائی کہہ رہے تھے چلے جاؤ وہاں رکنا ہم نے کہا ہم نہیں جا پائیں گے بھیا وہاں کہاں رکے یار ہم ہاں اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ جب آئیں گے جب آئیں تو بلایا جائے گا تو تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں گے کیا ہے ایک وہ لیڈی بھی آ رہی تھی ان کی لڑکی ہو یا کوئی بھی ہو تو ان کو لے کے گھر آنا چاہیے تھا ان کو مطلب لانا تھا ہم کو گھر اپنے تو وہ نہیں آئی تھی تو ہم نے کہا وہ نہیں آئی پھر ہم کیوں جائ ہم نہیں جائیں گے جب ان کے لڑکوں کو ہی نہیں خیال ہے تو ہم کیوں جا رہے
ہو کیا
ہاں اور ہم کہاں تک دیکھ لیں گے بھائی اکیلے
کہ اگر جانتے وغیرہ ہوتے کچھ کچھ اس بارے میں نالج ہوتی تو ہاں تو تو ٹھیک ٹھاک چلے جاتے کچھ پتا نہیں ہم وہاں کہاں جائیں کیا چیز کہاں پہ ہے ہم کیا جانے وہاں
ہوں
اور یہاں اگر تمہارے میں ہوتا تو ہم آ ہی جاتے
ہاں اس میں اس میں تو کیا ہو جاتا
ہاں ہاں تو اس میں ہوتا تو تھوڑا کروا دیتے تمہاری دوست
ہاں اس لیے
ہم نے کہااں ہم نہیں جا پائیں گے سھدی سے بات
ہاں ایک تو وہاں